وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں
ہاں الحمد للہ ہم بھی اچھے ہیں
اور بتائیے آپ نے کیا بنا لیا آج
ہم نے آج ہمارے گھر بریانی بنے گی
اچھا اچھا
جو میری نند آئی ہوئی ہے میری آج مہمانداری ہو رہی ہے ہمارے گھر پر
بالکل بہت اچھی بات ہے پھر تو بچے بھی خوش ہوں گے نہیں نہیں ہمارے نا سارے یہی بولتے کیونکہ نہ ہمارا ہائی گھرچھ اچھا کئی لوگوں کو ہاں جی کہئیوں کا لگتا ہے میں ٹرریفک میں ہوں روڈ پروں
اچھا
ہاں جی ہاں جی اچھا اچھا اور بچے وغیرہ ٹآئیھک تھا ا چھوٹے بڑیں گی سکول کے بچوں بھی ہاں الحمد للہ بچے ٹھیک ہیں ابھی اسکول نہیں جاتا میرا بیٹا اچھا چھوٹا ہوگیا
ہاں چھوٹا ہے ابھی وہ اسکول نہیں جاتا کھیل رہا ہے شور کر رہا ہے بہت ابھی ایک گھنٹہ تو اس نے پورا ٹی وی دیکھا ہے جی اور سب کو ڈسٹرب کرتا ہے وہ نیند میں خلل ڈالتا ہے سب کی تو اس لیے میں نے اس کو پھر ٹی وی میں لگایا
کتا ہوگا اچھا اچھا بچوں کو بہت پسند ہے میری بیٹی
اچھا ہاں میرا بیٹا اسپائڈر مین پسند کرتا ہے اس کا جو لاسٹ بر ڈے گیا تھا نا تو اس نے اسپائڈر مین کا ہی کیک چاہیے اسپائڈر مین کا ہی کیک چاہیے پوری جد لگا لی پھر وہی منگانا
نہیں ہماری کو باربی پچھلے برتھ ڈے پہ اس کو باربی والا کیک کٹوایا تھا پ بھی بولتی ہے مجھے باربی والا ہی کیک کاٹنا ہے نہیں
اچھا اچھا ہاں گرلس کا تھوڑا یہی ہوتا ہے لڑکیوں کا بار بھی اور پنک کلر ہی چاہیے ہر چیز میں میں اپنے بیٹے کا سپر لے کر آئی تھی تو وہ میں نے اتنا نوٹ یکٹس نہیں کرا کہ یہ پنک کلر کا ہے اور ینیی کارن کا ہے اس کو اتنے چھوٹے بیٹے کو پتا ہے اس کو اتنے چھوٹے بیٹے کو پتا ہے کہ یہ یہ لڑکیوں کا ہوتا ہے ما ما پنک کیو لے کر آئ یہ لڑکی کو ہوتا ہاں اور بتائیے آپ کیا بکائیں گے آج
نے دوپہر میں سبزی بنائی تھی آلو گوبھی کی ابھی پتہ نہیں کیا بنے گا ہاں جی ہ جی اور اور بتائے آپ اپنے ہاں جی والد سب کی ہویا ار
نہیں نہیں میں اب جاؤں گی کل جاؤں گی
او ہو و تو
ابھی پیکنگ نہیں کری ابھی سامان نہیں پیک کرا ہے ہاں آج کا ایسا ہی لگ رہا ہے بس
جی ہوتا ہے ہم تو ہوے اچھا اچھا اچھی بات ہے تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی سبر ہو جائے گا تھوڑا ہاں جی اچھا اچھا گومتے پھرتے رتے ہوئے آئے گے کھاتے پیتے جی جی ج جب آپ جاؤ گے آپ پت لگے ٹائم آپ کا کہاں چلا گیا سارا ایک دم ایسے گج دے گا کچھ کی کی حدنی ابھی آیا تھے واپ سے بھی جانا ہے اور آپ کہ ہاں جی میں گئی تھی فروری میں گئی تھی میری میرے نا والد صاحب نے گھر وغیرہ نا الگ جگہ شفٹ کیا ہے تو ہاں جی انوں نے مجھے تب بلایا تھا ہاں ہمارے بھی پڑوسی ہیں نیا گر خریدا ہے سب اپنا ران کی تیاری کر رہے ہیں اس کا سب سامان جا رہا ہے ہ جی ہاں جی اس کو جو ہوتا ہے نا ایک چھوٹا ہاتاتھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس میں سامان رکھا جا رہا ہے جی ابھی ہم ہاں جی لگتا ہی ہے تو اچھا لگتا ہے آنے پر جانے پر تھوڑا سا وہ لگتا ہے عجیب کر گئے جی جی ہم بھی جب آئے تھے نا تو میں اپنے والاد صاحب پ آئی جا ہم ک رہے تھے وہاں سے ہم سب مل کر آئے تھے تب بھی وہ لوگ بول رہے ہو تم لوگ جا تو رہے ہو پر کال ہمیں کرتے رہنا یا ہاں جی ہ جی کیونکہ ہم نے ب وہی گزارا ہے سارا اب بڑے ہوئے ہیں ہماری شادی بھی وی سوا ج م تو اب اب انہونے اب کر لیا ہے گھرد چج تو سارے بول رہے تھے بہت زدہ جی جیات بہت زیادہان چھ کےائے جی جی وہ تو ہے تو وہ سارے بووے ہماری جب بیٹی وغیرہ کی ہمارے جو گھر کے ساتھ ہے نا ان کے بہت اٹیچمنٹ تھی ہماری تو وہ بول رہے تھے کہ ہم سال بھی نہیں تو مہینے مطلب ایک فون تو کر ہی لیا ہوک پھر میں نہیں نہیں دی دی کریں گے آپ کو بومبو ہندو ہے نا ہاں جی جی وہ ہندو فیملی سے ہے تو ہم میں نے بول رہے جی آپ کو کریں گے چاہے مہینے میں کریں گے فون تو کریں گے آپ کو
ہاں نہیں ویسے بھی رابطتے میں رہنا چاہیے جس سے
جی ج شام لگاب ہوتا ہے تو رابطے میںنا چاہیےا بالکل بالکل وہ تو ہے اور وقت بھی بہت اچھا تا ہے نا فون پ بات کر لوگی جی جی جی وہ ا ہے ے ج ف ہوتےگ پےنے خاند والوں سےات کرتے پتا نہیں ہ جی ہاں جی اب تو اگر آپ اپ کروے نا فون اپ اپنی امی کو اگر وہاں سے آ جائیں امی کو فون اگر آپ نؤٹاؤ تو سو باتیں آپو سننے کو ملیں گی فون کیوں رکھا ہوا ہے اسے روڈ پ ر گاڑی چلا د میں نہیں رنا چاہتی ہ بسسےنا ایسے بولتے ہیں میری امی تو بہت زیادہ گ گاتی ہے کی ایک تو اتنی دور بیٹھی ہے تو فون نہیں اٹاتی ہے مجھے د دقت ہوتی ہے پ کچھ ہو تو نہیں کیا یہ ہے وہ ہے رہتا ہے جی جی بک ک بالکل ہاں جی یہ ویسے کسی کی کال اور ڈاؤن اورڈا ہو ب میں اپنی امی کو صبح اٹتی ہی ایک کال کرتی ہوں ایک اور رات کو توونے سے پہلے کرتی ہوں اب بیچ بیچ پارے دن میں اور آئے نہئے ان کو دقت نہیں ہے کہ ہائے سے صبح کر دیے اور رات کو
ہاں ہاں وہ دن میں دو بار تو بس آواز سننا ہی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے ہاں چلو بزی ہو آپ مصروف ہو کاموں میں تو بس ایک کال کر دو اور آواز سنا دو کہ ہاں سب خیریت تھے ہاں بڑھیا اسی سے ایسا لگتا ہے ہاں چلو سب
ہ نہیں ہر ماں کا یہی حال ہوتا ہ ہاں جی جی مجھے سب سے زیادہ کھانا بنانا پسند
اچھا اچھا مجھے بھی
میک اپ کرنا ہر لڑکی کو اچھا لگتا ہے بس بس بس اور پرس مجھے ایک سے ایک گلوا دو آپ چپل ایک سے ایک دلوا دو آپ مجھ ہان جی ان مجھے بہت شوق ایک ساڑی کا ہمارے ساڑی بہت کم پہنتے ہیں پر مجھے ساڑی کا بہت شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے مجھے ساڈ ی کا جی اچھی لگتی ہے پر ن ش ہاں جی میں نے سوچا ہے ولیمے میں ساڑی ہی پہ جی جی اچھ اچھی بھی لگتی ہے ساڑی پہنی ج
ہوں
کچھ الگ سا ہی لوک کرتا ہے بس بس وہی ہے نا جی رارے ہی چلتے نا ہاں جی ہاں جی میرا جب نکھا ہوا تھا تو میں نے گرارا ہی پہنا اپنے نکاح میں اچھا اچھا اور جو ولیمہ تھا اس ا اچھا اچھا اچ ہم نے نگاہ میں ہمارے لہنگا چلتا ہے ولیلے میں ہم نے سوٹ پہنا تھا
اچھا اچھا
ہاں ج ساڑی کی چوائس اب ہمارے یہاں دیکو پپو کی بیٹیے کی شادی کا دیک رہے ہیں ک دیکھ رہے ہو اب ان کا رشتہ نکلنے والی ہے ہاں جی پھر ساڑی لیں گے
صی ہے
فنکشن میں ساڑی س جتنے بھی فنکشن ہوئے میرے ادھر میرے شوہر کے یا یا میرے ادھر تھا ادھر ابو کیااں ہم نے میں نے آج تک ساڑی ن پہنی ہے صرف ایک بار میں نے اپنی فیئر ول میں سڑی پہنی تھی انٹر کلاس
میں نے ایک بار ساڑی پہنی ہے
ہ جی اچھا اچھا ب جی میں نے بھی یہ دفعہ پہنی ہے کو بھی اپنے انٹرٹین بس میں اپنی اپنی فرینڈ کے لے کے میرے بس سی نیتی سب نے ساڑیا پہنی تو ب رہے تو یہ ایک ساڑی نہیں پہن رہی سب بے تو یہ الگ لگ رہی ت بھی ساڑی پہن پھر میں نے اپنی فرینڈ کیا ساڑی چینج کی پھر میں اپنے گھر پہ دکھانے گئی اپنی امی ابو کو کے بعد میں سکول گئی وگ ج ج و جیھر اس بعد میںکول گئی اسکول میں سارے بچے اچھے وقت ہوتا ہے الگ ہی وہ ہوتی ہے مکش بہت زیادہ الگ ہوتی ہے کہ ہاں اب ہماری اسکول سے چھٹی اب کوئی ٹیچر نہیں کوئی کچھ نہیں اس وجہ سے جی جی پھر وہ پتا ہے آپ کو پھر وہ جو فرینڈ کہ وہ دوبارہ ملتی بھی نہیں ہے کوئی کہیں بزی ہو جاتی ہے پر کہنے کو ہوتی ہیں سارے نمبر سب کے ہوتے ہیں پر وہ بات نہیں رہتی پہلے والی
پہلے جیسا نہیں ہو پاتا کچھ بھی
ہاں جی اور پر ہاں جی کوئی کہیں پہنچ گئی کوئی کہیں پہنچ کی بچوں میں مست ہے کوئی اپنے کام میں مست ہے کوئی کہاں مست پتے پھر وہ بات رہ نہیں جاتی ج پہلے ہوتی ہے نا کلاس والی بات تیے بیٹھنا کھا ایک دوسرے کو مارنا ایساا کرنا وہ ساری آدھی رہ جاتی ہے اس سوچ ہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے خ ہاں جی آپ بھی اللہ حافظ